ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں ب
سن پا رہی ہو جی جی اور سناؤ ابو جان ٹھیک ہے گھر پر
ہاں ابو جان کی تھوڑی ہاں اور تو سب کہہ رہیے تھے بس تھوڑی ابو جان کی طبیعت خراب ہے
جی جی جی موسم کی وجہ سے اب ایسے کوئی
اے نہیں وہ ایسا تھا نا کہ وہ اگے گئے تھے تو کے سر میں چوٹ آ گئی تو اس وجہ سے ہی تھوڑی طبیعت خراب ہوگی
جی جی جی اور گھر پر سب کیریئر ل سی ہے سی ہے م ا سر سب کر ہے
جی جی تو آپ یہ بتائیے آپ تعلیم کرتے ہیں
جی جی میم بولیے جی جی جی
اچھا تو کیا کیا ہے آپ نے تعلیم میں
میں نے ہائی اسکول پاس کیا ہے
بچے اب ہائی اسکول ہی کیا ہے
جی
اچھا اور تو آگے آگے کیا کرنا ہے لائف میں
خس تو ا جی چل رہی ہے پھر پ نوکری لتے
جی جی ہاں یہی ہے کہ تعلیم کرنی ہے آگے بھی یہی جیٹائ ہے ہاں میں میں میری گریجویشن چل رہی ہے
جی
ہوں
موسم کیسا آج ہے جی بتائیے
آپ آف لائن اسکول ہی جاتے ہو نا
جی
جی آن لائن نہیں کرتے
نہیں نہیں آ پانیول
جی کہ
ہوں ا بولے
ہ تو آگے تو آپ آن لائن ہی پڑھیں گے نا
جی ہاں ٹویلتھ کی بات آن لائن ہی پڑھنا ہے س
ہاں اب تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے گاؤں میں یا تھوڑی دور پہ اسکول ہوگا پھر آپ جب ٹویلتھ کے بعد جائیں گے تو دور دور کالج اور وہ پڑھتی ہے تو آن لائن ہی پڑھنا پڑتا ہے
جی میم
اتنی دور کون جائے گا
جی
اور پھر بھی یہ ہے کہ آن لائن کے فائدے یہ ہیں کہ جیسے اب آن لائن سے ہم کم پیسوں میں اپنی پڑھائی پوری کر سکتے ہیں اور پلان میں یہ ہے کہ ہمیں دگنے پیسے اس کے بدلے تو بہت پیسے دینے پڑیں گے آنے جانے کا آنے جانے کا خرچ بھی ہوگا
جی کہیں گیں گے تو روم بھی لینا پڑے گا
جی
حیح اگر سے بات جائیں گی تو آن لائن میں بہت سارا سوھا ہے اور کو ٹاپک پجا لیں کسی پاس
ہوں
کسی ٹاپک پر
ہاں جی جی بولیے آپ فرمائیے کچھ
موسم کیسا ہے آج کل موسم پہ چلے موسم کے بارے میں
موسم بارش کا ہو رہا ہے
گرمی میں کیسی پڑے رہی ہے
ہاں گرمی بھی پڑ رہی ہے
یہ سوی سوی میں جگاتا تو اتنی گرمی کچھ پوچھو مت سام تو موسم برسا کا موسم ہے لیکن ابھی تک برسا وہی نہیں ہے
جی ہاں یہ ہے کہ آج کل بہت گرمیاں پڑ رہی ہیں جی تو یہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جیسے دیکھیے ہم پیڑ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ آگے چل کے ہمارا کیا ہوگا
جی ون جیوق بیان میں ان کو لیے ان کاٹنا چاہیے یہ چند پیسوں کے لیے کچھ لوگ کاٹ دیتے ہیں
یہ اپنے آگے بوشیہ میں آنے والے آنگے یہے نہیں سوچ رہے ہیں کیا ہوگا ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن اب ایک پی کاٹ رہے ہیں تو اس کی جہ کم سے کم دو پیڑ لڑنی چاہیے
ٹھیک ہے
برس ابھی لیٹ ہو رہی ہے بس ا بھیھی لیٹ ہو رہی ہے تو اس انیں کی وجہ سے
جی لوگوں کے کارن ہی ہو رہا ہے پرکرتی کے سات چھی چھاڑ کر ل گ
جی جی
اور پھر ہمیں ضرورت ہے تو ہم سوکھا پیڑ کاٹ سکتے ہیں یہ ہرے بھرے پیڑوں کو کاٹنے سے کیا ہو رہا ہے ابھی وہی ہمیں ہوا دیتے ہیں آکسیجن دیتے ہیں پھر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں ج
سب اللہ کی وہ ہے اللہ ممی دیکھتی ہیں سب یہ بتاؤ کہ دیکھو پیڑوں سے ہمیں کتنی وہ فائدہ مل رہیں ہے لیکن دیسی دوا
جی
دوا وستتی ہیں ج بن رہی ہے سب لیکن دیکھو پیڑوں سے ہمیں لکڑی لو اور پھر چھائےا سبد جیب جنگلوں میں رہتے ہیں وہ پت پچی ہیں پشو ہیں آبادا وہ بھی ان کے نیچے دیتے ہیں بیٹھتے ہیں آج کل کیا ہے کہ دیکھو آپ کھلی بات و میں بیٹھیے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا آپ اے سی میں کولر میں ان میں رہ رہیںے تو ان سے کتنے آدمی بیمار کر رہے ہیں
جی
جی ج
صحت کے لیے تو پراکرتک چیز ہی اچھی ہوتی ہیں
جی ہاں
جی
پیڑوں سے آج کل دیک ہم کو پھل دیتے ہیں پھول دیتے کہ اچھی س چیا دیتے ہیں صحت کے لیے پھر بھی لوگ کٹ رہے ہیں ان کو کیا ہے دیسی اب کھانا رہ گیا وسا انگلش کیا ہے ر سے
ہاں یہ ہے کہ وہ بس اپنے ایک فائدے کے لیے کئی چیزوں کا نقصان کرتے تھے جیسے ان کو پڑوں سے کیا ہے تھوڑے پیسے مل جائیں گے یا لکڑی مل جائیں گی اب وہ جو اتنا دیرے آکسیجن ہا فل فول اتنا کچھ دے رہے ہیں کوئی بھی نہیں سوچھتے ہیں
تو ل کہ فائدے دیکے جائیں تو بہت زیادہ فائدےے لیکن کوئی سمجھتا تو ہے ہی نہیں فرنیچر میں تو سب کچھ میں لوگ د وہ اگربتی بنانے میں تو ماچس بنانے میں تو صحیح اپیوگ کیا جائے تو صحیح رہے د
جی نہیں جی ہے کہ ہمیں بس سو کے پیڑھی کاٹنی چاہیے ہرے بھرے پیڑوں کو نہیں کاٹنا چاہیے
جی
ہ اور آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھو یہ عرابلی پرمت مالا ہے اس کو نشٹ کرنے کی بات چل رہی ہیں اب دیکھو وہاں پر بھی بہت سارے پیڑ ہوں گے جیو جنتو رہ رہے ہوں گے اب بتاؤ آپ کو پڑوں کو صا کر دیں گے تو وہ جی جنتو کو
کہاں جائیں گے بہت نقصان ہے دیکھنے
ہ اب لوگ لڑ بھی رہے ہیں پر کیا ہو رہا ہے اس یہ کرنے سے
پہلے آندولن ہوا تھا
جی
ک ک ہی نہیں والا آپ نے سنا ہوگا
جی جی ہاں اس میں د ہاں دیک وہ بھی لوگ تھے پہلے کے جو پیڑوں کے لیے جان دیے دیتے تھے اور آج کے لوگ ہیں جو اپنے سوارت کے لی بیڑاو کٹ رہے
پ پڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ دیکھو گے بھی پہلے پیڑوں سے لپٹ گئے تھے پھر بھی ان کو کاٹ دیا تھا
جی
ایک س ہے
ہ ہ
پیڑ لگانی چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے کی کرپیا کریں تاد ب
ہاں اور سرکار یہ ہے کہ پیڑ لگانے کی انمتی دے رہی ہے پھر بھی لوگ فیکٹریاں کارخانے بنانے کے لیے پورے جنگل کے جنگل کو صاف کر دیتے
شاہ لیکن ان فیکٹریوں سے انوں سے بہت نقصان ہیں آپ کے لیے دیکھو پردوشن ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے
انہی کی وجہ سے ہو رہا
بڑی بڑی فیکٹری لگی ہیں کارخانے ہیں ان سے دھوناں نکل رہا ہے ان سے پردوشن ہو رہا ہے اس سے اپنے شریر میں بہت تھڑ بور
جی وہ تو اللہ نے دیکھو کتنا کچھ دیا ہے پھر بھی لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں
جی
ج تو ہمیں اپنے سوارھ کے لیے ہمیں اتنا اب سوارھ ہی نہیں بننا چاہیے کہ پرکرتی کے ساتھ چھیڑ چاڑ کریں پھر ہمارے لیے یہ نقصان ہوگا
جی جی کچھ تو رحم کرنا پڑے گا اللہ کے لیے ب لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں
بالکل نہیں اور آپ فرمائیے کچھ
یہ اپنا تو یہی کہنا ہے کہ زیادہ تر یہ پیڑوں کو کاٹے نہیں اور کوئی کاٹے تو ان سے منع کرے پڑوں کے فائدے لی جائے جی اور جہاں تک وہ وہ وہاں تک پیڑ کئی زیادہ پیڑ لگا ہے
جی
کاٹے تو اس کو سمجھ آئے ان کے بارے میں ان سے بڑی بڑی اوسدھی بنائی جا سکتی ہیں لیکن جانکاری ہو
ہاں دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کوئی پلاٹ لیتا ہے اور اس میں پیڑ کھڑے ہیں چار پانچ تو ان کو بھی گھر بنانے کے لیے ان کو بھی کٹوا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیٹ بنا رہے گا ت ہمارے لیے فائدہ ہوا جسے مان لو لائٹ چلی گئی تو آپ کہاں پر جائیں گے وا کرنے کے لیے تو پیڑ کے نیچے ہی تو بیٹھیں گے
جی مکان کے آگے پیڑ ضروری ہے میرا م مکان ہے میرے مکان کے آئ گے کم سے کم سو سوا سو روپیڑے ہیں
جی
اور اب بھی میں آج بھی میں نے پانچ پیڑ لگائے ہیں چما رہی ہ جب بھی نرسلی والے آتے ہیں جب بھی میں پیڑ لگاتا ہوں
بالکل ٹھیک کیا آپ نے ایسا ہی کرنا چاہیے سب کو
جی پیڑوں کا میرے کو بہت شوق ہے میں پیڑ لگاتا ہوں سال کا میرا کام ہے سب طرح کے پیڑ ملیں گے میرے لیے میرے گھر پر سب طرح کی ب رہاتا ہوں میں نہ کی بربر کاٹ تا ہ دیکھو کوئی پیڑ ہے آپ کو ہلچل دے رہا ہے کوئی جگہ پ پ بیسا آئے آپ کو اس سے دقت آ رہی ہے اس کو ہٹا دوں لیکن اس کی جگہ پہ کم سے کم دو چار پیڑ تو لگاؤ
جی تو اچھا لگا آپ سے بات کر کے
جی خدا حافظ جی جی خدا حافظ
ہاں